السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی چان وعلیکم السلام بھائی جانب آپ ٹھیک ہو
ہاں جی بالکل آپ اچے رہے ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں جی بھائی گھر میں سب ٹھیک ہیں آپ کے گھر میں سبھی ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے آپ بتائیے کیا کر رہے ہو
بس میں بیٹھا ہوں آپ کیا کر رہے ہو
بس میں بھی بیٹھا تھا تو سوچ رہا تھا کوئی جانکاریاں لوں
ہاں جی بھائی بہت ہی اچھی بات کہیں آپ نے
تو بھائی جان آپ مجھے بتا ہاں ہاں جی جی
ہاں جی بھائی میں آپ کو کچھ بتا چاہتا ہوں صفائی نصب ایمان ہے اس کے بارے میں
جی جی بھائی جان آپ آپ آپ نے اچھا ٹاپک چوز کیا
جی بھائی صفائی نصف ایمان ہے ایک مسرور اسلامی تعلیم ہے جس کا مطلب ہے ا صفائی ایمان کا اہم حصہ صفائی صرف جسم اور کپڑوں کی نہیں، بلکہ گھر سکول ماحول اور دل کی صفائی بھی ضروری ہے ایک صاف ستھرا طرح ماحول انسان کو صحت مند اور خوش رکھتا ہے
جی بھائی جان
اسلام بھی صفائی پر بہت زور دیتا ہے اور مسلمانوں کو صفائی کا خیال رکھنے کی تعلیم دیتے ہیں
جی بائی جی بائی
صفائی کی بے شمار فائدے ہیں جبکہ صفائی خیال نہ رکھنے سے بہت سے نقصانات پیدا ہوتے ہیں تو کچھ فائدے میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد آپ بھی بتانا صفائی کا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو بیماری سے محفوظ رکھتا ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے بھائی جان
جی بھائی جان
اگر ہم اپنے حلت کپڑے اور گھر صاف رکھیں تو جرمز اور بیکٹیریا کم پھیلتے ہیں اور بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے تو آپ بھی مجھے بتائیں اس کے بارے میں صفائی ماحول میں کیسے ہی رکھنی چاہییں
جی بھائیجان آپ نے بہت اچھا ٹاپک چوز کیا دیکھو بھائی جان ہمارے ہمارے مذہب میں جو صفائی ہے نا وہ ہمارے مذہب میں اس کو آدھا ایمان بولتے ہیں
ہاں جی بھائی
ہے نا بولتے ہیںف صفائی آدھا ایمان ہے
ایمان ہے ہاں جی بھائی سنایں
دیکھو گھر میں بھی صفائی گھر میں بھی صفائی ہونی چاہیے باہر بھی صفائی ہونی چاہیے ہے نا
ج پائے جیں جی بھائی
دیکھو صفائی ایسی چیز ہے جو ہمیں ہر بیماری سے ہر بیماری سے بچائےے
ہاں جی بائی
ہے نا
ہاں ج بھائی
کچ کام کریں گے اگر ہم کچھ کام کریں گے فار اگزامپل ہم کچھ کام کریں گے تو ضروری ہے ہاتھ دھونا منہ دھونا کیونکہ جو جراثیم ہوتے ہیں وہ جو ہے نا تو آپ اور جی بھائی جان آپ بھی کچھ مجھے اس کے کچھ فائدے بتائیے تو میں بھی سیکھ لوں گا ہاں جی باجا
صاف ماحول میں رہنے سے ہوا بھی صاف رہتا ہے اور انسان کو تازہ محسوس ہوتا ہے صفائی سے مچھر مکھیاں اور دوسرے کیڑے کم ہوتے ہیں جس سے ملیریا ڈینگو اور دوسری بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں آپ صفائی انسان کی شخصیت کو بھی بہتر بناتی ہیں صاف کپڑے پہننے اور صاف رہنے سے لوگوں پر اچھا اثر پڑتا ہے اور سیلف کانفیڈینس ضروری ہے انسان کے لیے بہتر کرتا ہے اس سے جیسے س کول آفس پبلک پلیس میں صفائی بہت ہی زیادہ ضروری ہے اچھا ماحول پیدا ہوتا ہے اس سے صفائی ماحول کی حفاظت میں بھی مدد بہت ملتی ہے اگر ہم خرچہ کچرا ڈسٹبن میں پھینکیں اور پلاسٹک کم استعمال کریں تو پولوشن کم ہوتا ہے اور قدرت محفوظ رہتا ہے
جی بھائی چ اور جو جو وہ ہوتے ہیں نا جو ٹھیلے ہوتے ہیں جو موم جم کے ٹھیلے ہوتے ہیں ان کا یوز کم کرنا ہاں اس کا یوز کم کر دیا جائے کیونکہ اس اس سے زیادہ ہی گند نکلتی ہے کیونکہ جب ہم وہ اس کو اس کو جلاتے ہیں تو اس پ وہ دعا نکلتا ہے تو پھر پرابلم ہو جاتی ہے آکسیجن لینے میں پرابلم ہو جاتی
ہاں جی بہت اچھی بات کہیں آپ ہوا بہت گندا ہوتا ہے اس سے
جی بھائی جان تو پھر لوگوں کو آپ کو پتا ہی ہوگا جو سانس والا بیماری جو ہوتا ہے جس کی بیماری ہوتی ہیں سانس لینے والی بیماری ہوتی ہے تو اس بیچارے کو زیادہ ہی مشکل ہو جاتا ہے پھر ہے نا بھائی جان تو اور بھی کچھ اس کے بارے میں آپ بول سکتے ہو تو
ہاں جی بھائی اگر اگر صفائی کا خیال نہ رکھا جائے آج کل تو بیماریاں بہت تیز پھیلتی ہیں گندا پانی اور کچرا ملیریا ڈینگو جیسے ٹائفائڈ کولوریا جیسی بیماریاں کا سبب بن سکتے ہیں جو بہت ہی خطرناک بیماریاں
جی بھئی جان آپ نے بہت آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں ہمیں ہمیں صفائی کرنی صفائی رکھنی ہے گھر پہ بھی باہر پہ بھی اور ہے نا بھائی جان تو اس سے ہمارا ماحول ہو ٹھیک رہے گا ہے نا بدبو بھی نہیں آئے گی ہے نا اور بھی کچھ ہے آپ کے پاس جانکاری تو آپ م سے شیئر کر سکتے ہو آپ آپ رکو ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ میں بھی سیکھ سیکھ لوں گا آپ مجھ سے شیئر کرو میں بھی سیکھ لوں گا میں بھی اپنے گھر والوں کو بولوں گا اپنے دوستوں کو بولوں گا اپنے رشتے داروں کو بولوں گا تو ہے نا تو آپ آپ بولئے سچ ہے بولیے
جیسے آپ نے بولا بدبو گندگی سے بدبو پیدا ہوتے ہیں اور ماحول آلودہ ہوتا ہے اس سے لوگوں کا صحت متاثر ہوتا ہے اور رہنا مشکل ہو جاتا ہے بہت سارا اس بدبو میں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے شہروں اور گاؤں کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے گندگی ٹور ٹز اور معاشرت کو پر بھی برا اثر ڈال سکتا ہے
جی جی بھائی جان
ہر شخص کو چاہیے کہ اپنا گھر سکول اور آس پاس کا ماحول صاف رکھے کچرا ہمیشہ ڈسٹ بن میں پھینکے چاہے روزانہ نہانا ہاتھ دھونا اور صاف کپڑا کپڑے پہننا اچھی عادت ہے حکومت کو بھی صفائی کے نظام کو بہتر بنانے چاہیے اور عوام میں صفائی کی اہمیت کو شور پیدا کرنا چاہیے تو آپ ہی پتا ہے اس کے بارے میں کہ انسان کو کتنا صفائی رکھنا چاہیے کیا کیا کرنا چاہیے
جی بھائی جان آپ نے جی آپ نے بہت اچھا انسان کو صفائی کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ آپ کو پتا ہی ہے یہ ہمارا آدھا ایمان ہے ہے نا
ہاں جی ب
تو ہمیں گھر پہ بھی صفائی رکھنی ہے باہر بھی صفائی رکھ نہیں ہے ہے نا تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے اس سے ماحول ٹھیک رہتا ہے ہوائی بھی ٹھیک رہتی ہے اگر کوئی مہمان آئے گا وہ گندگی دیکھے گا تو پھر مشکل ہی ہو جاتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس پہ کا کام کام کرے اس سے ہم صفائی رکھیں گھر پہ بھی رکھے باہر بھی رکھے اسکولوں میں کالجزوں میں تو ہے نا بھائی جان تو اور کچھ جانکاری دے سکتے ہو مجھے
ہاں جی بھائی ہر شخص کو روزانہ نہانا چاہیے کیونکہ آج کل گرمیوں میں زیادہ تر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو روز آپ کو نہانا چاہیے صفائی رکھنی کی چاہے کیونک اگر انسان اچھا رہے گا تو لوگ بھی اس سے اچھے سے بات کریں کیکہ اس کا پیشہ اچھا ہوگا صفائی اچھی ہوگی تو لوگ بھی اس سے اچھے سے بات کریں گے اور وہ اس کا کانفیڈینس بھی اچھا اچھا رہے گا وہ لوگ اس سے بات بھی اچھے سے کر سکتا ہیں تو انسان کو روزانہ اپنی صفائی اور اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اگر آج کل انسان اچھا دکھے تو وہ بہت زیادہ ضروری ہے تو آپ بھی اپنا صفائی رکھا کریں اور
جی بھائی جان جی آپ نے بہت اچھی بات کہ ہے کیا ہاں ہم جب ہم اپلائی اس بات پہ عمل کریں گے تو تو ہم اوروں کو بھی بول سکتے ہیں اس پہ صفائی آدا ایمان ہے صفائی رکھنی ضروری ہے کیونکہ اگر ہم سب صفائی نہیں رکھیں اگر ہم صفائی نہیں رکھیں گے تو اس سے بیماری ہو جاتی ہے تو ہے نا تو آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے تو اس پہ ہم عمل کریں گے
ہاں جی بھائی صاف مال میں رہنے سے ہوا بھی صاف رہتا ہے اور انسان کو تازہ محسوس ہوتا ہے صفائی سے مچھر اور آج بہت سارے کیڑے مکوڑے دور رہتے ہیں مر جاتے ہیں جیسے آپ بھیج سکتے ہیں ملیریا وہ وہ نکلتے ہیں پانی سے جب پانی گندا ہو تو وہی سے نکلتے ہیں اگر ہم صاف پانی رکھیں اور گندگی نہ پھیلائیں تو وہ بیمارے پیدا ہی نہیں ہوں گے
جی بھائی جان جی بھائی جان تو آپ کو پت ہی ہے کہ پھر مچھر بھی اٹھ اگر گندگی ہوتی ہے تو پھر مچھر بھی اٹھتے ہیں ہے نا
ہاں جی بھائی
تو اس سے بہتر ہے کہ ہم صفائی ہی رکھیں کہ بیم بیماری نہ ہو ہے نا
جی بھائی جان ہاں جی بھن اگر کہیں پہ آپ کو کہیں گندہ چیز ملے تو اس کو اٹھائائے اور ڈسٹ بین میں ڈالیں اگر روڈ یا سڑک پر کوئی کچرا ہے تو سیف اٹھاؤ اور ڈسٹبین میں ڈالو اس کو ڈیکمپوز کرو
جی بھجان میں نے آپ کو پتا ہی ہوگا میں نے بھی دیکھ لیا کہ ایسے بھی ان پڑھ لوگ ہے جو سڑک پہ کچرا ڈالتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ کھایا انہوں نے مطلب کچھ کھایا انہوں نے پھر ایسے ہی پھینکتے ہیں سڑک پہ تو ان ان کو ہم ان کو بولنا چاہیے کہ ایسا ہاں ہمارا یہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے ہم ان کو بولے کہ ایسا ایسا کام مت کرو کیونکہ اس سے گند پھیلتی ہے ہے نا بھائی جان تو جب ہم جب جب ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہاں ہاں جی بھائی جان
ہاں جی بھائی تو آخر میں یہی کہوں سکتا ہوں صفائی نصبی مانے جو آپ نے بتایا صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک مکمل مکمل طریقے کی زندگی ہے صفائی سے صحت بہتر ہوتا ہے جیسے آپ کو پتہ ہے بھائی جان
جی جی جی
ماحول خوبصورت بنتا ہے معاشر ترقی کرتا ہے انسان کی ذمہ داری کی وہ صفائی کا خیال رکھیں دوسروں کو بھی یہ کا اہمیت بتائائے اس کی اہمیت کیا ہے
جی بھائی جان بہت اچھا آپ نے آپ آپ نے بہت اچھا کیا اچھا بولا آپ سے مجھے کچھ سیکھ ملی ہے ان شاء اللہ میں آگے اس پہ عمل کروں گا اپنے اپنے دوستوں کو بھی بولوں گا اپنے گھر والوں کو بھی بولوں گا
تک اس کی صفائی کے بارے میں اہمیت کے بارے میں بتاؤں گا اور لوگوں تک بھی
جی انشاء اللہ جی انشاء اللہ آگے بات ہوتی رہے گی ا اللہ حافظ